اھا کون ہلو ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا کر رہے ہو
کان ہونا کہتی
اچھا کیا بنا ہے پھر
کچھ نہیں پنیر کی سبزی بنائی تھی روٹی بنائی تھی
اچھا ہمماری تو لائٹ گئی
ہاں
ہ اور آپ کے امی جان کیا کری
کچھ نہیں بیٹھی کھانا کھا کے آئیے ابھی
ہ ہمارے امی جان کرے گے ہاں ا کہ رے تے یہ بیٹی
آپ کے بھائی جان کیا کر رہے ہیں
موبائل دیکھ رہ ہمارے ہوں اور آپ کہاں رہتے
میں ابھی تو گاؤں میں
ہ کیا کرتے توگوں
نہیں بیٹھتے رہتے ہیں کیا کریں گے ابھی کو بی اے چل رہی ہے کالج میں
ہ ایک گاؤں میں رہتے ہیں اسکول جاتے ہیں
اچھا کون س کلا س میں
الیونت
ہ آ کی میں جان کچ کام کر رہی ہو وہ تو کر لو گے ہم اپن تو کرتے رہیں گے پتے
ہوں منجن کری ہو تو نہیں کری کچھ بھی
اچھا
ہوں آپ کے میں جانی کر دی گ م
کر رہی نا ہم بھی ساتھ میں ہی کریں گے میں لیے بھی لے آناا میری کال سے بول کیوں گا جو لےیں گے منزن نی منزن لے آ رہی میری کال آگ ت پادار
اچھا
پادنابی شیک کے لیے بہت ٹھیک رہتے ہیں ہم پا دیں گے نہیں تو گیس بن جائے گی
ہ گیس بن جائیں گی ن مر جائیں گے گ کیا ہو
ا وہئی تو ہمارے بھی چلی گئی ابی ابی لائٹ ہی
ہوں آپ کے ابوجان کیا کرے
ابو جان تو ادھر دکان کی طرف گھومنے جاتے ہیں شام کے ٹائم رو جانا ڈیلی کا روٹیین ہے جانا پڑتا ہے گھومنے بھی ہ
ہوں
ہ اور آپ کے بھائی جان نکح وایکا نہیں کر رہے کیا
نگاہ کریں گے اب بلی اور پہلے
اچھا تو آپ کے بھائی جان آپ سے چھوٹے ہیں بڈے ہیں
ہم سے تو بڈے ہیں پر ان سے بڑی ایک کلا اور رہ ہے
ک لگے لگا ہوتے ہیں
ہم تو نہیں لگائیں گے ہم تو اس کو سسرال کرائیں گے
کناائیں گے ہاں کناائیں گ
پٹ ماحڑوم کا
اچھا آپ کے بھائی جان نے کوئی لڑکی پسند کر رکھی کیا
ہاں
اچھا
کوٹ ہی
اچھا اورے بجان کوٹا رہتے ہیں اچھا ارے وہ ہم نے بھی ایک لڑکی دیکھ رکھی تھی کوئی ہماری امی جان بولتی رہتی ہے اپنی بھائی جان کیی تو وہاں کرا دیں گے شادی
نہیں ان کی پسند سی ہوگی ان کے ساتھ ان کے یہ تو
آپ کیب بک کروائیں گے جب ہے نا پسند سے تو ابھی پچھلے سال ہی بول رہے تھے وہ تو میں کروں گا وہی ہوگا
سرو تو نہیں کرے
خھر بائی جان نہیں کرے کیا آپ میرے بہ جان کے کچھ کام آ گیا ایسا ہی یہ لوگ کلنے میں بھی دقت آ تھی
کال دو چللنے دو
چل رہا ہے نے کب کا تھا اور تو ہم موٹی بھی بتا رہے تھے
اچھا آج بائی جان
ہمارے بھائی جان وہاں جاتے ہیں ڈیوٹی جے پور
اچھا کس کن روٹی جاتی
کیا نہیں
کون لگی
اب بزنیس تو بزنس ہوتا ہے بزنس تو کسی چیز ہو سکتا ہے وہ ادھر ادھر لڑکوں کو کام بتاتے
اچھا
او کا کامشیر دبوناا کجلی کروانا ایسے کام کرواتے ہیں بزنس تو بہت سارے یہ الگ طاری کاا بزنیس ہے گھرلو بزنیس
آپ ہی کر دیا کرو ایسا کام
ایسا کون سا کام ہمارے تو دھندا ہے ہم تو پڑھائی کرتے ہیں کارےب چلاتے ہیں گوبر تاپیں گے آج تپ ہوگی
پڑھائی کر کے پرڑتاپتے ہے گ تو کون جی پڑھائی
یہ تو بس تھا آپ کے کچے کیا کرو پڑھائی کرے پڑھائی کر کے کیا کرتے ہیں
نہنے
ابٹیر
جی
جٹ آپھی کلا سے بات کروا دو آپ تو آپ کو تو بات کرنے کی کم نہیں کب کا ہو اس کر
ا
تو سنا تو
جی جی
الل
ہلو السلام علیکم کیا وہ آپ کی ٹٹی آ رہ ہے کیا کیسے ہوواز نکال رہ ہو
پد آ رہا ہے پد
آپ کے سارا دن پاد آتا ہے کتنا آپ پادتے ہو آپ کیڑے پڑ رہے ہیں کیا آپ کیسے بات کرتے ہو اب آپ بات کرنے کی محنت سنیے
میں نے تو آپ اب چھوٹی کلاس میں آپ نہیں جانتے محنتس کا مطلب کیا ہوتا ہے
اچھا کوئی بات نہیں ہم تو جانتے میرا ایسا
ہاں جو بول دی
ہماری تو لائٹ جا رہی ہے آک کے نہیں جا رہی کیا
ہم مارے تواری مارتے نڈر سلتا ہے نگرر ہاں
یا پاد کے گان کی سنا رہے ہو مجھے پد سنا کر
کی ویٹنگ بھی کر
آپ کے لائٹ آ گئی کیا
ہاں نہیں آئے ہماری تو اب آئے گی
یار آپ پیسوس منگوانے کی بول رہے تھے یار آپ کے بھائی جان منگوا لو تو دو سو روپے میں کیا ہے پچاس روپے تو ڈسکاؤنٹ ہے نا
اسا یہ بات ہے پیسے تو پیڑ بھی وہ رہے کئی مگا مجی
آپ سے کون بول رہا ہے میں توپ کے بھائی جان سے بول رہی ہوں ان سے بول دینا جو منگوا دیں گی
بھائی جانتی ہیں نہیں ہوتا ایک دو گھنٹے کے لیے کوچنگ لیے
جییک
اچھا اور سب کے اس میں
اور سب کہ ریت میں ابھی تو ہم بس ادھر گھومنے جائیں گے کل سور راجی کے
اچھا ہم تو منالی جائیں گے گرمی ہو رہی ہے تو
گرمی ہو رہی ہے ابھی تو ٹھنڈ لگنے لگ گی ہے آپ کو گرمی لگتی ہے کیا
ہاں میں گرمی لگ رہی اے آگ ہی منالی آپ پارڈوم جائیں گے
انالی چل گئے کیا ہمپج سے تو بولا ہی نہیں ہے آپ نے مناالی کے جا رہے ہیں
اپ کے پس روکڑا نہیں روکڑا
آپ کے پاس ہیں کیا بہت سارے پیسے تو ملے چلتے غریبوں کو
اچھا پیسے لایا کرو پیسے کار اس سے کما لیں گے ہم تو آپ کما سکتے وس آپ کما دو
ہاں ہاں سہی بات ہے
م ہم تو کار ہے سے
ہمارے تو اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں آتے کیا منگائ
پھریک کیوں کر رہے ہیں آپ کائی م نے ملی ج ک م تو آ م تھی ہ آئی ملی تھی
کیا ہوا
کچھ کچھ نہیں وہ ہمارے کیا نہ آ گئی تھی
اچھا کیا بول رہی ہے
تو پس
اچھا
ل گار ارے وائمل تمی ہیلو
ہلو کر لو آپ اپنی دادی سے بات ہو میرے کچھ کام آ گیا
یا نیٹ ورک کی پرابلم آ جاتی ہے بار وار کے میں
اچھا
اچھا میرے کال آ رہا ہے کال آ رہا ہے جلدی سے یہ کاٹو پھر بعد میں کرتے ہیں بات
اچھا خدا حافظ
خدا پس خدا پس
مائے اور م کاٹ دین ت